وعلیکم اللام بھائی جان اور سب بڑھیا کی ریت میں ہیں ہاں ہاں جناب ہ اللہ
بالکل جناب بالکل سب کے ریت میں ہے اور آبت ہو جا اپ
سب بڑھیا ہے
اچھا جناب
آپ کے سنائیے حال چال جناب
بس بڑیا جناب ابھی بس عبادت کر کےے کہ ہم آئے تھے گھر پہ اور بیٹھے تھے
اچھا اچھا کیا کھانا وانا ہو گیا دعوت وت
آاں نہیں پکایا ابھی پک پائیں گے
اچھا ہمارے تو کل داوت ہے یار جو تو دعوت میں آ جانا آپ بھی
ل ن پلک نپ آئ گے سمے ملے گ توضرور آئیں گے
ہاں تو ہم بھی کچھ اللہ کی عبادت کر لیں گے بیٹے بیٹے ساتھ میں اور ایسے ہی نفرت کی دنیا سے نفرت کی دنیا سے ایک ایک محبت کی دنیا اپنائیں گے
بالکل جناب ان شاء اللہ ضرور مکمل ہو آپ کی باتیں اور عبادت ہمیں
ہاں ہاں تو یہ بات
جی جناب
اور آپ کی طرف بارش وارش کتنی کیا ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے بارش
بارش پ ہاں جنا بارش تو ہے ابھی تو رات تھی جنا آندھی آ رہی تھی اور بارش وارش توڑنی تھی اتنی تئی نہیں بڑس ب سوری ادھر ہے کیا جناب آپ کی طرف
ہاں ہماری طرف تو کل بھی ہو گئی تھی پرسوں بھی ہوئی تھی دو تین دن ہو گئے بارش ہوتے ہو ہیں ویسے ٹھنڈا موسم تو ہو گیا مگر عمس بھی ج تھوڑی بہت زیادہ ہی پڑ رہی ہے تو وسے گرمی گرمی تو پڑے گی کہ
اچھا اچھا ہاں نہیں صحیح ہے جناب گرمی بھی بڑھ رہی ہے
اچھی بارش ہو جائے تو آپ کی طرف بھی ٹھنڈا ٹھنڈا موس ہو جائے
بالکل جناب بالکل ا بارش ہی نہیں آتی جناب ادھر تو آ بریانی کیا چ ہے
ہاں آندھی تو ادھر بھی آ رہی ہے مگر ادھر کیا بارش کے ساتھ ساتھ آندھی بھی آتی ہے
اں لیکن جناب ادھر ہماری طرف بارش نہیں آ رہی ابھی اتنی ہی ایک دن ضرور آئی تھی اس کے بعد آئی آدندھی آتی ہے چل جاتی ہے بس
ج تو رف ملنا چاہیے سبھی کو
بالکل جناب بالکل انشاء اللہ آپ کی یہ بات مکمل ہوی جناب
ہاں
اور جناب کہ نہ ہونا ہو گیا آپ کا
ہاں کھانا وانا ہو گیا بھائی جان کھانا وانا ہو گیا تھا کھانا وانا کہا کے میں نے د س جاری کی چلو ٹھیک ہے آج اس کا کچھ کچھ کچھ گتگو گفتگو ہو جائے تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تو اگر سر بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا اچھا ہاں کوئی ن جنا گم بھی بیٹے تھ
ہاں چلو جناب سے باتیں ہو جائیں پانچ سالہ بائی جان بائی جان سے کچھ گپ تو وہ ج ہو جائے تو ہمارا سمے نکل جائے
بالکل جناب بالکل اور سب کے ریت میں
بگی وچن
اور بتائیے سنائیے جنا آب
اور تو جناب بڑھیا ہے اور آپ کی طرف کھیتی باڑی کا کیا کام چل رہا ہے ابھی
کھیتی باڑی کا تو جناب وہی ہے ابھی تو بووائی چل رہی ہے اور کیا برائی بوائی چل رہی ہے ابھی تو تھوڑا فصل کٹی ہوئی پرانی فصل کٹی ہوئی تھی نا تو ابھی تو اب تو دوبارہ دوسری فصل اگائیں گے تو اس کی چل رہی ہے جناب
اچھا اچھا وہ نہیں رہی گئے چل رہی ہوگی اس کی
ہاں جناب بارش وارش آ جائے تو اورھ چلے گا
ہاں ہمب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سب کے پورے ملک پورے ملک میں اچھی خاصی بارش ہو تو ایک کا ہی بھلا نہیں پورے ملک کا کا بلا بلا ہونا چاہیے تبھی تو سبھی کا بھلا ہوگا
بالکل جناکل انشاء اللہ
اور جیسے پولیٹیکل کی باتیں کریں تو پویٹیکل میں کیا چل رہا ہے آپ کی طرف
اور جناب پالیٹکس میں تو وہی ہے جناب ابھی تو پنچایت چناؤ آنے والے ہیں اور کیا نام ہے لگ رہے ہیں نیتا لوگ بھی ادھر ادھر بھاگنے میں اور اور تو کیا جناب وہی ہے جو رانیتی روٹیں سک رہے ہیں لوگ باگ اپنی ا اپنا ورچ ہ س بڑانے کے لیے جناب ہاں
سو سکے
بالکل جناب بالکل
کیونکہ یہ جو اوپری استر پہ نواب بیٹے ٹے ہوئے ہیں تو یہ کیا لوگوں لوگ کیا یہ الی ویاپار گنوں کا دھیان دیتے ہیں جیسے نچلے استر پہ کچھ وکاس کی باتیں نہیں کرتے ہیں جیسے روزگار کے لیے اسٹوڈینٹوں کو جیسے ودیارتھیوں کو جو جو بےروزگار یوا ہیں وہ ہمیشہ بچھڑتے ہوئے جا رہے ہیں ان سے کیا مطلب شکھا لینے کی اچھا جاگرتی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے پڑھائی کے پرتی لوگوں کا من اب رہا ہے تو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ سمے سمے بھی ویکینسیاں نکل کرنی چاہیے اور سرکار کے نوابوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیپر آؤٹ نہیں کرے تو ایسی نیتی بنے تو پیپر آؤٹ نہیں ہو
بالکل جناب بالکل ابھی یہ دیکھا نا جناب کل بھی پروٹیسٹ تھا اس معاملے میں اور کیا نام ہے لوگ بگ پریشان ہو گئی جناب جنتا اگ چکی ہے اب ان کے یہ تالوں سے اور یہ بشٹاچار سے جناب ابھی دے دھیرے ان پر کڑھائی لانی چاہیے سرار کو بھی اور ان کی طرف دھیان دینا چاہیے تاکہ ایسی گستا کیی نہ کرے ج نہ بھی لوگ اور سبھی کو صحیح ن ملے
بالکل جناب بالکل انشاء اللہ
ایسے ایسے مکمل ہو کہ تاکہ سب سامان طریقے کسی جی اور جییں دینے دینے کا ایک ادھیکار ہونا چاہیے اور سرک کو ایسی نیتیوں کی پالنا کرنی چاہیے جو غلط نیتیوں کو تو بند کر دینا چاہیے اچھی نیتیوں کو ایک کو مطلب اوپری استر پہ لے کے جانا چاہیے تاکہ پورے ملک کا وکاس ہو سکے
سکی جین چ سکھی جیون نروگی جیون
ہاں
اب نیرو کی جناب دیکھو نا اپ کھانے میں بھی بہت ساری ملاوٹیں آ گئی اور ادھر سے کھانا بھی یہ پ بگڑ رہا ہے جناب اس سے لوگوں کا سواستھ خراب ہو رہا ہے تو کہاں سے نروگ رہیں گے جناب وہ
ہاں پہلے کے لوگ باگ ایسے سوچے چلو ٹھیک ہے شہروں میں تو اچھا گانا نہیں ملے گا تو کم سے کم گاؤں میں تو گاؤں میں بھی اب تو ایسا ایسے ایسے ایسے ایسے کیمیکل اتپن ہو گئے کیون مطلب گاؤں میں نسلی چیزوں کا سیون ہو گیا اور گاؤں میں بھی ملاوٹی دور آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے تو ان کو رو سرکار کے بڑے نوابوں کو دیکھنا چاہیے اور روکنا چاہیے جیسے کرسیی میں دیکھیں تو جیسے کھیتوں میں جیسے کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں جیسے کھاد زیادہ دیتے ہیں دیسی کھاد کے علاوہ جیسے انگریزی کھاد کو کرتے ہیں تو یہ یہ آگے بن گئے کیونکہ اس سے کیا اچھی فصلیں تو ہوگی مگر نقصان بھی زیادہ ہوگا تو سرکار کو ان چیزوں بھی دیکھنا چاہیے کہ تاکہ کھانے کی پینے کی چیزوں کو تو ایک طریقے سے شدھ رکھنا چاہیے اس میں تو کوئی ملاوٹی دور نہیں آنا چاہیے ان چیزوں پہ ادھ سرکار کو منتن کرنا چاہیے اچ استر پہ بیٹھے ہوئے نوابوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ آنے والا دور ایک سنکٹ کے گ گرست جیون میں آئے گا تو ان پہ وچار ومرش کرنا چاہیے نوابوں کو
بالکل جناب بالکل ان چیزوں کو لوگ کڑائی سے پالن کروانا چاہیے لوگوں کو بھی اور جاگروکتا بھی آنی چاہیے لوگوں میں جناب ایک سی اس کے معاملے میں تاکہ تبھی تو لوگ سھریں گے اور ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے اورنہ جنا آپ دیکھو نا اتنی مطلب اتنا ہو گیا ہے مارکیٹ میں جناب ان چیزوں کا کہ مطلب کوئی بھی چیز جناب اب شھ نہیں ہے مطلب پوری طریقے سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جناب اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو آئ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے وہ کھ ن افیکٹ کر رہی جناب جو پانی کی بوت آ ہےناب اس سے
ہاں پانی میں بھی ملاوٹ آنا اسٹارٹ ہو گئی تو یہ چیزیں کو سرک کو وش طور سے دھیان رکھنا چاہیے جسے جیسے مطلب وکاس کی بات کریں تو پہلے شاریاس ہونا چاہیے آگے تو وکاس ہو جائے گا مگر پہل شاریا ہونا چاہیے
بالکل جناب وکس ہونا چاہیے اور کوالٹی وائز وکاس ہونا چاہیے جناب ایسا وکا نہیں یہ آپ نے وکاس کر کے پٹک دیا کوالٹی ہونی چاہے وکا میں بھی جناب
ہاں
ابھی توک دنیا جانے گی اپنے ملکوں کو جناب انشاء اللہ ہم بھی یہ عبادت کرتے ہیں جناب
اور کہ رےت میں سب بڑھیا
ہ جناب سب کھیل میں ہیں اور
ابھی آپ فری ہونا فری ہونا آپ کال کر لو گے پھر ابھی ٹائم نہیں اچھا ایک اورولے کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ میں نا گپتگور لے کر لیتے ہیں بنے رہے گی تو سب کام اچھے سے ہوگا اور میں تو درخاست سر میری تو پڑھنے والوں کو نہا اچھی پوسٹ ملے جو ان کی اچھا پوری ہو ان کی ان کی اچھائیں جاگرتی اچھی بنے رہے خدابس بھائی جان